ہلو
کو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو ہاں سب ٹھیک اچھے سے
اور کیا کر رہے
گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا
آپ تھوڑے زور سے بات کرو یہاں پہ تھوڑا نیبر تو کچھ ہے میں مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہمیں بھی یہ نیبر کی ڈیتھ ہوئی
نئی محرم ہے نا انہیں کا کچھ ہے
وہاں سے کیا شیا رہتا ہے کوئی
ہاں ہاں
میں بول رہی ہوں ہمیں بھی یہاں سے ایک کی ڈیتھ ہوئی
ا
ہلو
ہاں ہاں سن رہی ہ بولو
ہاں ہم اندر بیٹھے تھے تو وہاں سے چیخے ہوئے اب مجھے لگا پت نہیں کہ کیا ہوا
ہاں آج میں سوچی کس بات پر گفتگو کریں
آج آج مور ت انوسٹ سٹنٹ کس میں کرنا چاہیے ہمیں گولڈ پہ یا پھر زمین میں
ٹھیک
ہاں آپ کی کیا رائے ہے اس میں
میرے خیال میں لینڈ اس انویسٹمنٹ سے ہے جو وقت کے ساتھ اپنی قیمت برتی ہے لیکن ہر انویسٹمنٹ کی طرح اس میں بھی سمجھ اور صبر ضروری ہوتی ہے
صحیح کہا آپ نے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے انویسٹ کرنے کے لیے کیونک گولڈ جو ہے نا گولڈ میں کبھی اپ ڈاؤن ہوتے ہیں لیکن زمین ایسی چیز ہے جس میں اپ ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں مت
اتار چڑھا ہوتے ہیں
ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ زمین کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ایک تنگیبل اسسٹ ہے اسٹاکس یا ڈیجیٹل اسٹ ک طرح صرف نمبرز نہیں ہوتے بلکہ حقیقی زمین ہوتی ہے
ہاں آپ کی بات بالکل صحی ہے میں اس بات سے متاثر ہوں کہ آپ جو کہہ رہی آ وہ بالکل صحی ہے آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ پراپرٹیز کو لے کر مطلب کسی کے گھر پہ لڑائی ہو رہی ہے اس پہ مطلب اپنا اپنا حصہ مانگتے ہیں لیکن کوئی کسی کا حق مار دیتا ہے آپ نے سنا کبھی
ہاں اور کیا بہت بار
ہے نا جب انسان کسی پلاٹ یا زمین کا مالک ہوتا ہے تو اس سے ایک قسم کا امتحان ملتا ہے زمین کو چھو چھو جا چھویا چھوا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے اور اس پر مستقبل میں مختلف پروجیکٹس بھی کیے جا سکتے ہیں
بالکل مجبور مگر لوگ کچ کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں پیسے لک ہو جاتے ہیں اور فورن کیش نہیں ملتا ہے
ہاں وہ بات صحی ہے لکوڈی کا مسالح ہوتا ہے اگر تم شیئر بیچ بیچنا چاہو تو اکثر جلدی بیچ سکتے ہو لیکن زمین کو بیچنے اور وقت لگ سکتا ہے اس لیے انویسٹمنٹ سے پہلے اپنا فائنینشل ضروریات سمجھنا ضروری ہے
تو کیا تم سمجھتی ہو کہ لینڈ پراپرٹی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے
میرے نزدیک ہے زمین اکثر شارٹ ٹرم کے بجائے لانگ ٹرم گروتھ کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے اگر کوئی شخص دس یا پندرہ سال کا نظارہ رکھ نظریہ رکھے تو اسے بہتر نتیجہ مل سکتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ پاپولیشن بھی اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنی زیادہ زمین کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے
بالکل زمین ایک لمیٹڈ ریسورس ہے نہ ہی زمین پیدا نہیں ہوتی لیکن لوگوں کی تعداد اور ان کی ضروریات بڑھتی ہے بڑھتی رہتی ہے اس وجہ سے اچھے لوکیشن کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے
لوکیشن کی بات کی تم نے کیا لوکیشن وقت اتنی اہمیت رکھتی ہے واقعی اتنی اہمیت رکھتی ہے
بہت زیادہ ایک عام سی زمین اگر کسی ترقی کرتی ہوئی جگہ پر ہو تو اس کی قیمت کئی گنا بڑھ سکتی ہے جب روڈ اسکول ہاسپٹل کامرشل ایکٹیویٹیز قریب آتی ہے تو پراپرٹی کی ویلو بڑھ جاتی ہے
تو انویسٹمنٹ سے پہلے ایریا کی ریسرچ کرنی چاہیے
ضرور ریسرچ کے بغیر پراپرٹی خریدنا اندھیرے میں تیر چلانے جیسا ہے ایریا کی ڈیولپمنٹ پلانس لیگل اسٹیٹس انسٹرکشنٹ اور مارکیٹنگ ٹرینڈ سمجھنا بہت ضروری ہے
ٹھیک ہے آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف دوسروں کی باتوں پر پراپرٹی خرید لیتے ہیں
یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے انویسٹمنٹ آپ کو پتا میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا
ہاں
لیکن میری بہن اتنا چلا رہی ہے کہ پوچھو گی مت
کیا
ان کو مسئلہ ہوتا ہے جب میں کہیں پہ بیٹھتی ہوں پتا مطلب ہمیں ابھی کہہ رہی تھھی کیا مارکیٹنگ ٹرینڈ سمجھنا بہت ضروری ہے
ہاں اور کیا آپ کی بات صحیح ہے اگر آپ بزی ہو تو کوئی بات نہیں پھر لیٹ
نہیں نہیں وہ نہ ہایا جان نے پریس کو رکھا ہے قبلو پہ اس لیے وہ چلا رہی تھی
اچھا ممکن ہے کہ چھوٹے پلاٹس یا ڈیولپنگ ایریاز میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے ضروری یہ نہیں کہ انسان اپنی فائنینشیل کیپسٹی سے زیادہ رسک نہ لے
ہ ہاں ممکن ہے چھوٹیے پلاٹس یا ڈیولپنگ ایریاز میں انویسٹ ج کی جا سکتی ہے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنی فائنینشل کیپیسٹی سے زیادہ سک نہ لے
مجھے لگتا ہے کہ صرف زمین پیسے بھرنا کا ذریعہ نہیں بلکہ ویلتھ پرزرو کرنے کا بھی طریقہ ہے
بہت خوب کہا تم نے کئی دفعہ انفلیشن کی وجہ سے کرنسی کی پرچیزنگ پاور کم ہو جاتی ہے لیکن اچھی پراپرٹی اکثر انفلیشن کا اثرات کو کچھ حد تک بیلنس کر دیتی ہے
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ پراپرٹی ایک ڈیفینسو انویسٹمنٹ ہے
کچھ حد تک ہاں اور لیگل ڈاکومنٹ کلین ہو اور لوکیشن اچھی ہو تو زمین ایک اسٹیبل اس ثابت ہو سکتی ہے لیکن ہر پراپرٹی آٹومیٹیکلی اچھی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی
اس کا مطلب جو ڈلی گس سے اہم چیز ہے
بالکل اوونرشپ ریکارڈز اپروولز ٹیکسیز اور لیگل ویریفکیشن کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیئے ایک چھوٹی سی غلط گف غفلت بری نقصان بن سکتی ہے
مجھے لگتا ہے کہ انویسٹمنٹ میں صبر بھی بہت ضروری ہے
صحیح کام نے اگر تم ایک جملے میں لینڈ پراپرٹی انویسٹمنٹ کا سفا بان کرو تو کیا کہو گی
میں کہوں گی اچھی زمین صرف اچھھی اچھھی کی خرید نہیں ہوتی بلکہ مستقبل پر یقین کا اظہار ہوتی ہے
ورت باز ہے میرے خیال میں زمین انسان کو صرف فائنشیل سکورٹی نہیں دی دی بلکہ ایک لمبی ادھر کی پ ہے لرننگ کا حصہ بھی بن جاتا جی ہے
انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کر کیاائے یا نسلوں تک فائدہ دے سکتی ہے اس لیے پراپرٹی کو صرف تجارت نہیں بلکہ اسٹرینجر اور فارگسٹنگ کے ساتھ دیکھنا چاہیے
تو ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ لینڈ پراپرٹی واقعی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے ریسرچ لیگل سیفٹی لوکیشن اور سبر ضروری ہے
بالکل صرف زمین خرید لینی کامیابی نہیں بلکہ صحیح زمین صحیح وقت پر اور صحیح معلومات کے ساتھ خریدنا اکثر اصل کامیابی ہے
آج کی گفتگو سے مجھے یہ سمجھ آیا کہ انویسٹمنٹ کا مطلب صرف منافع نہیں بلکہ مستقبل کی تعمیر کرنا بھی ہے
اور مستقبل کی تعمیر اکثر اس فیصلوں سے ہوتی ہے جو آج حکمت علم اور صبر کے ساتھ کی جاتی ہے جس کے پاس اس کا علم ہو کہ زمین کہاں لینی چاہیے کس طریقے سے لینی چاہیے وہ درال نہیں ہے کہ جو کل کا درال بن چکا ہو کل وہ کوئی م بھیج رہا ہو ریڑے پہ آج وہ درلال بن گیا لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے جو پرانا ہے جس کو اس کے خبر ہے
بالکل صحیح کہا ہمیں مطلب اگر ہمیں زمین لینی ہوتی ہے تو ہمیں پورا پہلے دیکھنا ہوتا ہے ہے نا ایسے ہی نہیں
ہاں ایسے ہی نہیں لینا ہوتا ہے اور کسی یہاں تک ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کیسی ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے
وہاں کی مطلب ایک آبادی کو چھوڑو ہمیں محلہ دیک کیسا ہے خراب محلہ تو نہیں ہے اس میں بری عادتیں تو نہیں ہے
بالکل بالکل آپ کی بات صحیح ہے
اور آج کی گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہر انویسٹمنٹ سے پہلے انسان کو ایسے سے زیادہ اپنی سوچ میں انویسٹ کرنا چاہے جب سوچ مضبوط ہوتی تو فیصلے بھی مضبوط ہوتے ہیں
صحیح کہا آپ نے چلو پھر کوئی بات نہیں ہم اس اگر ہمیں کبھی لینڈ لینی ہوگی زمین تو پہلے ہم پراپر طریقے سے اس کی جانچ پڑتال کریں گے تو پھر اس کا
انشاء اللہ انشاء اللہ چلو اللہ حافظ
ج